السلام علیکم
وعلیکم السلام
کیا حال ہے شیزہ ٹھیک ہو
ہاں اچھے سب ٹھیک
ہاں بالکل ٹھیک آپ ٹھیک ہے
ہاں اچھے سے
میں آپ کو کال کر نےہں والی تھی میری بیٹی نے تھوڑا مجھے بولا مجھے کچھ دو اس لیے میں رک گئی کیا کر رہی ہو چائے وائے پی
نہیں ابھی نہیں پی شام کو پی تھی
اچھا ٹھیک ہے ہوں گھر میں بھی بہت ہے میں ہمیں عرفان واٹر ملن اب ممی کو میں نے بولا تھا مجھے تھوڑا واٹر ملن دے دو آئیز ت پول میں اس نے ساری چپلیں لائی بڑی پول میں ا میں نے اس کو دھکے مار کے باہر نکالا اسے پانی پھیکنا
اچھا
اسکو نکالا باہر ایکچولی نا بچوں کو بہت جنک فوڈ کھانے کی عادت ہے اس کو بند کیا ڈاکٹر نے بولا اس کو جنک فوڈ مت دو اس کو اسی سے پھر وہ ایگریگیشن
ہاں ہاں
بہت غصہ اس کو آتا ہے لیکن یہ بالکل بھی نہیں مانتی ہے اس کو پتاہ ہے میرے لا میرا لاکر کہاں ہے میری الماری کہاں ہے مجھے ہاتھ پکڑ کے بھی بہت مت کرتی ہے ڈرگ کر کے لیتی ہے مجھے وہاں
ہاں
بولتی ہے جی دے دو
اچھا
ہاں
ہوں
اور ٹھیک ہو
جی الحمد للہ
آج کیا پکایا شام کو
ابھی پتا ہی نہیں پوچھا ہی نہیں
اچھا ٹھیک شیف ہے آپ کی ماما
ہاں
مجھے آپ کی ماما کے ہاتھ کے نا مٹر آلو کافی پسند ہے میں مممی کو اکثر بولتی ہاں آؤں گی
ضرور آنا
پریشانی ہو جائے ختم
انشاء اللہ
پھر آئیں گے آئیں گی آپ کو مبارک
ٹھیک ہے عیش کر
اور باقی ٹھیک ہونا جگر
ہاں الحمد للہ
آ مجھے لگتا ہے ہم آج کریں گے بات جگر کشمیر کی خوبصورتی کے بارے میں
ٹھیک ہے
آپ کو کیا لگتا ہے کشمیر کی خوبصورتی آپ نے سنا ہے کہ کشمیر کو جنت ببے نظیر کہا جاتا ہے
جی بالکل
آپ کو کا آپ کیا کہنا ہے اس بات پہ
دیکھو کشمیر کو تو ہم بہت ہی مطلب اس کی خوبصورتی کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے جو بھی پانی پہاڑ جو بھی یہاں پہ الحمد للہ بہت اچھا ہے اور بیسیکلی جو ٹورسٹ جس باہر سے آتے ہیں وہ بھی اسی خوبصورت نظارے کے لیے آتے ہے بہت دور سے سفر کر کے آتے ہیں
آپ کو پتہ ہے شیزہ ٹورسٹ کتنے آئے ہوئے ہیں پرسوں ہم کو بیٹی نے تھوڑا تنگ کیا ہم گئے ڈل لیک تک
ہوں
میرے رب
ہوں
پوچھو مت ٹورسٹس کتنے تھے آج کل نا ٹورسٹ کیا کرتے ہیں وہ اپنی ہی گاڑیوں میں آتے ہیں
ہاں ہاں
ایک جالندھر کی گاڑی ہم نے دیکھی وہ لوگ آئس کریم کھا رہے تھے اور کچھ چپس وغیرہ اور رایپ ڈل کے پاس پھینک رہے تھے میرے ہسبینڈ نے بولا میں ان کو روکوں گا
ہوں
بولوں گا وائی یو آر لٹرنگ اوور کشمیر
ہاں
میں نے بولا آپ کو کون سی چٹی ہے بولنے کی آپ پتا نہیں کچھ یہ گنڈے شنڈے مت ہوں گے تو یہ بولیں گے پھر اتنے ٹورسٹ اتنے ٹورسٹ شیزہ پوچھو مت
دیکھو یہاں پہ اتنے ٹورسٹسس آئے ہے نا اتنی پالوشن بھی بڑھتی جا رہی ہے تو وہ بیسیکلی بہت ہی ہو جاتا
ہمارے لیے ٹورسٹس کا آنا کافی ضروری ہے اس سے تھوڑا پیسہ ویسا بھی پھیل جاتا ہے
وہ تو ہے ہی لیکن سب آدمی لوگ پھر پالوشن بھی کرتے ہیں پھر وہ ایسی ہی
وہ جو ہے ابھی وہ امر ناتھ یاترا جو جی چل رہی ہے وہ کتنا پلیوٹ کرتا ہے پھر ہمارے پہلگام ایلس پہلگام کتنی خوبصورت جگہ ہے جگر آپ کو یاد ہے ہم گئے تھے وہ پہلگام والے پکنک آپ کی فیملی ہماری فیملی لیکن مجھے لگتا ہے وہ میری زندگی کا سب سے بورنگ پکنک تھا
ہاں بیسیکلی ہم نے کچھ انجوائے تو وہاں پہ کیا نہیں بس دیکھے تو گھر آئے
ایکچولی دیکھو اگر پکنک جانا ہوگا نا ساری فیملیز کو سب سے پہلے مجھے لگتا ہے ایک کی گاڑی میں جانا چاہیے
وہی اصل میں بڑی والی بس لینی چاہیے اسی میں پھر اچھے سے انجوائے ہو پاتا ہے
ایکچولی وہی چیز ہوتی ہے ہے نا
وہی ہاں ہاں
دوسری چیز کیا پھر ہم وہاں پہنچے کھانا وہ چائے شائے بنائیں کھانا کھانا کھانا شانا بنائیا پھر وہ بھگوان جی کی طرح سب بیٹھے تھے
ہاں پھر تو پھر کیا ہی انجوائے کر پتہ انسان
ابز دیدی تھی اس نے کنسیو کیا تھا اس امئرا کے ٹائم وہ گھر پئے تھی جو ہی ہم واپس آئے وہ بولی آپ لوگوں کو میری بد دعا لگ گئی
اچھا ہوا آپ کو یہ آپ کا بورنگ پکنک تھا
وہی نا کسی کا دل جب دکھاتے ہے تو پھر وہ دن ہی اچھا نہیں جاتا ہے
جی جی جی جی اور ہمارے آپ کیا آپ کو مغل گارڈنز میں کون سا گارڈن اچھا لگتا ہے
مجھے بیسکلی مجھے سارے پسند ہیں اور مجھے بیسیکلی مجھے سارے پسند ہے اور پری محل جانا بہت شوق ہے مطلب تب سے بہت ٹائم ہوا میں تب چھوٹی تھی
ا
تب گئی تھی میم
آ تب سے نہیں گئے ہو
نہیں تب سے بہت ٹائم ہوا
بولنا تھا پاپا ماما کو مجھے
بولا تھا لیکن اب جو پاپا لیٹ آتا ہے پھر کہاں جائے
تو ماما کو بولنا تھا مجھے پری محل لے جاؤ
مما تو کیا ہی بولو اب پریشانی بھی آیا نا یہاں سے
تو وہ تو ہے وہ انشاء اللہ دور بھی ہو جائے گی لیکن تو بہنے بہنی تین ماشاء اللہ آپ تو آپ کی بہنیں تو بڑی
ان کو بھی کہاں فرست ہیں
تو ویک آف کے دن تینوں بہنیں اٹھو چلے جاؤ
ہم کرینگے بات
یہ لو یہ لو اس میں کچھ نہیں ہے یہ لو چلو میں کھول کے دوں گی آ جاؤ دیکھا یہ بولی الماری کھولو مجھے کچھ نہ کچھ سراخ دے دو کھانے کے لیے یہ کتنی شیطان ہے شیزاں پوچھو مت یہ کتنی شیطان ہے
اب کیا کرے بچے ایسے ہوتےہیں
وہ آپ کا جو کزن ہے وہ ابراہم اس نے فون دے کے آپ چھوڑ دیا
وہ تو کیا ہی بولو سگندھی والی الیکشن ہو چکی ہے
ہاں
بہت جب وہاں جاتا ہے تو اس کو فون ہاتھ میں ہوتا ہے
بات شات کرتا ہے وہ
ہاں کرتا ہے مطلب اتنا بھی نہیں ہمیشہ سو گیم گیم گیم کی پڑی ہوتی ہے
وہ بڑا ہے ہے نا
ہاں ہاں
کتنے سال کا ہے وہ
ابھی وہ فسٹ نہ فسٹ نہیں شاید پتہ نہیں یوک جی میں شاید
نا میری بیٹی سے بڑا ٹھیک اچھا کیا بول رہے تھے آپ کون سا مغل گارڈن آپ کو پسند ہے
مجھے پری محل
اچھا پری میں آپ کو جانا پسند ہے اور با اور باقی گارڈنز میں مجھے ہاروون پسند ہے
اور کون سا نشاط باغ
میں تو نشااد پتہ نہیں کب کی گئی ہوںی ہوں
مجھے خود یاد نہی ہے
مجھے برسوں ہو گئے نشان باغ گئے ہوئے
اب کیا کرے فرصت بھی نہیں ہوتی ہے
بالکل صحیح نہیں فرست بزی ڈوئنگ نتھنگ
وہی اب کیا کر سکتے ہیں
بس دماغ ہی دماغ ہی بند
انسان بولتا ہے میں یہ کروں گا وہ کروں گا لیکن
جیسے انسان کے ہاتھ پیر ہی بس
ہاں وہی
آلسی اتنی آ گئی ہے جیسے کہ وہ انرجی لیس فیل کرتا ہے انسان مجھے میری فرینڈ کی ڈیلیوری ہوئی تھی وہ رہتی ہے بجبہواڑا میں
اچھا
وہ دو مہینے ہوئے وہ روز بولتی ہےآپ ائی نہیں آ پ ا ئی نہیں میں کل پرسو پرسو کر وہ بورے آ جاؤ تھوڑا سا چکر مارو گے یہاں سے تھوڑی سی فریش ہو جاؤ گے ایکچولی میری بیٹی نا بہت کرا نکی ہے بہت زیادہ کرا نکی ہے یہ بہت تنگ کرتی ہے جگہ جگہ
اب چھوٹے بچے ہی اب ایسے ہوتے اب کیا ہی کریں
یہ ہاں وہی تو بول بولتی ہوں نا میں اس لیے میں اوائڈ کرتی تی ہوں کسی جگہ جانا ہے مجھے بہت ستاتی ہے
کوئی
اور اس کا اسپیچ ڈیلے پھر نہیں ابھی نہیں ابھی آٹھ ہی منٹ ہوئے ابھی آٹھ ہی منٹ ہوئے
اچھا ٹھیک ہے
اس کو ٹین پلس ہونا چاہیے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے
نہیں نہیں مجھے بتاؤ یہ آپ کا بھی تھا نا بچپن میں اسپیچ ڈیلے
ہاں ہاں
آپ کا بھی تھا نا بچپن میں اسپیچ ڈیلے
ہاں ہاں
آپ نے کس ایئر میں بات کیا آپ کو یاد ہے کی نہیں
مجھے یاد نہیں میں چھوٹی تھی
ہاں مجھے یاد ہے آپ جب ہم وہ چھوٹو چھوٹو کی سگائی کے لیے گئے تھے آپ آئی پھر مبارک وہ ڈوپٹہ لگاکے آئی ہے
ہاں یاد ہے
یاد ہے مبارک چھب دیکھ کیا کر رہی ہے پیچھے سے اس کو لوز موشن پتا نہیں میں کیا دوں اس کو میں کیا دی ہی سکتی ہوں لوزموشن میں اس کو بول رہے ہے لواکر کھولو مجھے جنک فوڈ دے دو
اچھا نہیں ایوئیڈ ہی کرنا چاہیے
دیکو پیچھ سے نہیں کتنا تنگ کرتی ہے
ہاں ہاں سنا
اور بتاؤ باقی ٹھیک ہو چائے شائے کب پیتے ہو
میں شام کو ہی پیتی ہوں
اچھا وہ آئی سسٹرس آپ کی واپس
ہاں وہ آگئی
اچھی بات ہے آپ کے لیے لاتی ہے بازار سے کچھ
ہاں
لاتے ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھی بات ہے اللہ بہنوں میں کوپریشن قائم رکھے
ہاں
چلو اللہ حافظ جگر ابھی نہیں کرنا تھوڑا سا ٹائم دینا میں اس کو پہلے ٹہلاؤں گی اور پہلے بولنا
ٹھیک ہے ٹھیک ہے
چالو اللہ حافظ بعد میں کریں گے کیا کرو کٹ
اسکو نہیں آنی چاہیے اور
کرو کٹ